ہیلو ہاں السلام علیکم آ ہاں آرہی آرہی ایک تو نیٹور ایشو بھی اتنا ہو رہا ہے نا بارش میں میں اور پریشان ہو رہی ہو
میرا تو آج ہو گیا وائی فائی کا بھی ریچارج ختم موبائل کا بھی
پھر کیسا چلا رہے فون نیٹ اچھا سب ایک ساتھ ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے
ارے مجھے ریچارج کرنا تھا لتنا سنڈے نا وائی فائی والا کال ہی نہیں اٹھ رہا ہے اتنا کال کرے وہ کال ہی نہیں اٹھ رہا
اچھا
وہی بولیے اس کو میں بولی ابھی کل اٹھا رہا نہیں ہے شاید ابھی کل ہی اٹھائے گا تو پھر آج ایک ریچارج مار لیگے آج کے لیے تو چلنا ہی ہے فون نہیں چلا تو کام نہیں چلتا میرا
ہاں نہ تو کیا بنا نیٹ کا تو سب ایسا لگتا ہے کہ فون میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے چلا کے
دیکو نا پہلا کسا بٹن والے میں بھی کام
ہاں ابھی نہیں ہوتا ہے اب فون میں چاہیے ہی چاہیے نیٹ نیٹ نہیں لے گا دوسرا لگتا ہے فون کوئی کام کا ہی نہیں ہے
آنا
پڑھے گے تو وہ ایک جگہ پہ اور نیٹ رہے گا جب تک ہاتھ میں رہے گا وہ
پہلے وہ بٹن والے بھی چل لیتے تھ
ہاں وہ تو مل جاتا ہاتھ میں ارے فون میںلاتا مطلب فون میں میسج کر رہے تھے
وہئی نا اس لئے اسنییک گیم کھیل کھیل کے دن کاٹتے
ہاں تو وہ ایک گیم میں ہی اتنی خوشی مل جاتی تھی ابھی تو اتنے گئے میں سب ہے پر پھر بھی کم ہے پھر بھی ایسا لگتا ہے ہاں اب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جتنا ملتا ہے اتنا ہی کم رہتا ہے
ہاں نا
وہی حال ہو گیا نا ابھی اب اے سی آ گئی پہلے بنا پنکھے کے بھی رہ لیتے تھے ایک
نہیں بابا میرے کو تو اے سی بھی نہیں چاہیے میں بنا ای سے کے اچھی ہوں نہیں نہیں اے سی نہیں ہے ہمارے پاس میرے کو ایے سی چلتی سائنس ہو جاتا ہے میرا سائنس کا آپریشن ہوا ہے نا
نہیں نہیں میرا ہوا نہیں ہے پر مجھے ہے پر اتنا نہیں رہتا کنٹرول میں رہتا ہے پر ہر چیز کے احتیاط کرنا پڑتا
میرا شادی سے دو سال پہلے آپریشن ہوا ہے
اچھا ارے میر کو تو نیا ہی نہیں آ میں کوابھی ہو
دو ہزار اٹھارہ میں آپریشن ہوا انیس میں
اچھا
اس میں آپریشن ہوا ہے اور کیا نام ہے اس کا ہ پھر بیس اکیس میں شادی ہوئی
ہوں
بہت ڈینجر ہے بابا آپریشن نہیں کرانے کا اس کا
اچھا
وہ تیرہ دن ایڈمٹ تھی آپریشن کے چکر میں
ہاں
اور پھر وہ اتنا ڈینجر آپریشن کہ پبلک جو گھر والے وہ لوگ ڈر گئے تھے یہ جیتی کہ مر یہ سوچے تھے سب
ہ کرنے کا میرے کو بھی نہیں جمتا اے سی وے سی میرے سسرال میں
مطلب میرے کو وہ لاسٹ اسٹیج پہ ہو گیا تھا سائنس نہ لاسٹ اسٹیج چھلا گیا تھا میرے کو ناک سے سانس ہی نہیں آ رہی تھی ناک سے سانس ہی نہیں آتی تھی کیونکہ تھوڑا تھوڑا انفیکشن ہو جا رہا تھوڑا تھوڑے میں انفیکشن ہوتا تھا کھانا بناتی تھی میں یہاں کھانا رکھتی تھی میرے کو جل بھی جاتا تھا میں کو خوشبو نہیں آتی تھی کہ جل گیا بول کے میں دوسرے کام میں لگ جاتی تھی بولے کیا ہے دیکھے گے جا کے دکھائے سائن ہاسپٹل میں دیکھے تو بولے اس کا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا ہی پڑے گا روپ آپریشن کا ہے کا دونوں کا ساتھ میں کر دیے دونوں ناک کھڈے گا ایک ایک کا نہیں کیا دونوں کا ساتھ میں کیا
بہت تکلیف ہوتی ہے
رات صبح نو بجے آپریشن شروع کیے تو تین بجے آپریشن تھیٹر سے باہر نکالے میرے کو ہوش ہی نہیں بےہوش پورا بے ہوش کیے تھے
ارے بہت پریشانی ہوتی کیا ہی کریں گے میں کو
رمضان کا ٹائم تھا میری بڑی والی بہن بڑے مزے لیے لیکن میں ایڈمٹ میرے کو کھانا منا تھا منہ میں نلی ڈال دیے تھے نا
ہوں
یہ ناک سے سانس نہیں لے سکتے تو منہ سے سانس لینے کے لیے نلی ڈالےتھے
اچھا
دن پورا سا پیک کر دیے تھے اس کو پٹی لگا کے ناک کو سا سانس لگی تو نلی ڈالے تھے خالی گلوکوز بسکٹ گھول گھول کے ڈالتے تھے میرے
اچھا
میری بہن رمضان چلو تھے نا صبح اٹتی تھی سحری والے آ کے سحری دیکھے جاتے تھے
اچھا
پہلے آ کے پوچھ کے جاتے تھے روزہ رکھے گے کیا اپن ہاں بولیں گے نا سحیریت کے لیے روز لا کے دیتے تھے پورا کھانا سحری لا کے دینے کا پھر شام میں تاری لا کے دینے کا میری پہن روزائی نہیں رکھتی تھی اٹھتی تھی سحری کھاتی تھی سوتی تھی پھر اپنا ناشتہ آتا تھا نا وہ بھی لے کے کھاتی تھی پھر دوپہر کے کھانا کھاتی تھی پھر شام کی سحری افطاری لے کے کھاتی تھی مست تھی وہ میرے ساتھ
نہیںی اچھا ہے
آب میں اس کا منہ دیکھتی رہتی تھی
بہت لوگ روزہ اب تو ایسا ہو گیا کہ بہت کم لوگ روزے وزے رکھتے پہلے توہ سبھی رکھتے تھے ابھی نہیں
اللہ میں تو شادی سے پہلا اتنا پورے پورے تیس روزے رکھتی تھی اور ابھی ایسا ہو گیا نا پندرہ بیس میں حالت خراب میں بچہ سنبھالنا پڑتا ہے نا مین
ابھی تک تو میں پورے کتا دس سال ہاں دس سال کی تھی جب سے ابھی تک میرے پورے روزے ہوتے اور ابھی تو پہلے تو ایسے چھوٹ رہے تھے پیڈ وغیرہ آنے پہ پر ابھی ایسا ہو گیا دو سال سے کہ پور رمضان چلا جاتا ہے مجھے پیڑ ہی نہیں آتے اور کب آئیں گے جب جیسے روزہ کھولوں گی چاند دیکھا عید کا اور وہ میں بھی نا پاک ہو جاتی ہوں پورے عید میں تین سال دو سال سے ایسا ہوتا ہے کہ عید میں میرا دماغ خراب رہتا ہے بہت چڑچڑ پان رہتا کرتا ہے نہ کپڑے پہننے کا من ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے میں نے ایسا ہی ہو رہا ہے دو سال سے ابھی تیسرا سال تو معلوم نہیں
ابھی وہ دی کا کال آیا تھا میرے سے بات کر رہی تھی میں اس کو بولی میں نے نا کل جار نہیں کیا جار آتے اس کے مسالے رکھنے کے کیا بولتے ہیں اس کو یار کچن کے کنٹینر میں نے کانچ کے آڈر کری تو بولتی میرے لیے بھی آڈر کر دینے دن پھر بولتی نہیں نہیں میرا بچے بڑے برے ہیں سب پھوڑ دیں گے مت کر
کانچ کا ڈر ہی لگتا ہے میرے ہاتھ سے پسل گئے
ارے وہ نمک شککر ہلدی وہ سب بولتے پلاسٹک میں نہیں رکھ رکھنے کا پلاسٹک میں رکھتے نا تو کیمیکل ریلیز کرتے ہے نا گرمی میں تو بہت کرتا ابھی بارش میں بھی دیکھو پسیس تا پورا بارش میں بھی پورا پسیج رہا ہے
کہ میں تو ڈیمارٹ سے لائی تھی وہ چا چار ڈبے تھے چھوٹے چھوٹے تو میں اس میں پاؤڈر مسالے رکھتی ہوں اکھے مسالے رکھ دیتی ہوں پلاسٹک میں پر پاؤڈر مسالے نہیں رکھتے اور نمک کے لیے بھی کاانچ کا ہی ڈبا والا
کاچ کا ہی ہاں میرے میں کو بھی یہ بولے اففو کانچ میں رکھ تو پھر کل چھ کنٹینر آئے ایک ایک ایک کلو گیارہ سو ایم ایل کے مطلب ایک کلو سے ایک کلو کے اوپر کے ہی ہیں
میں نے چھوٹے چھوٹے ہی رھی یہاں پہ اچھا دے رہا تھا تو میں نے لی ہی نہیں پیی
کتنے کے آئے دو سو ستر میں ہی آئے میرے کو آفر میں
نہیں نہیں یہاں پہ آفر لگا تھا نا اتنے ہی تھے کانچ کے اچھے اچھے تھے سو سو روپے کے دے رہا تھا
نہیں کتنے اچھے آئے نا دو سو ستر میں
اچھا دیا پھر تو لنک شیئر کرو گے مجھے بھی کس سے منگاے
شوپسی شوپسی
اچھا میں نہیں چلاتی ہوں زیادہ فلپکارٹ سے ہی منگاتی ہوں ہاں یہاں پہ بھی اچھے اچھے ج اتے بڑے بڑے تھے میں بولی جانے جب ٹوٹ وٹ جاتے وہ اوپر سے میں نے لے کے کیا آئی تھی ڈمان میں اتنا کیا کروں گی ڈبے پ ستا کچھ جو اچھے دکھیں گے نا ہاں لے لو اور مارکیٹ میں جاؤ تو بھی ایسے ہوتا ہے
میں نا ڈی مارٹ جا رہی تھی نا جب مطلب میں جب جوائنٹ فیملی میں تھی نا تو میں ڈی مارٹ جاتی تھی تو میں ڈی مارٹ جاتی تھی نا تو کچھ لیتی نہیں تھی کیونکہ میرا دہج کا پورا سامان رکھا تھا اور ابھی دہج کا نکالی ایک سال ہو گیا اور ڈبا اور ڈبے بھی کیا ہلکے پیلے پڑ جاتے نا پلاسٹک کے
تو ہلدی ولدی جو رکھو اس کا کلر چھوڑ دیتا ہے اس میں
ہلدی کے پیلا ہو گیا ہے اور مرچی کا لال ہو گیا ہے دھنیا پاؤڈر کا ہرا ہو گیا ہے
ہاں
پھر میں نے کیا کری میں بولی ان کو نہیں کو پیسہ دے دینا میں منگا رہی ہوں ڈبے تو بولتے کوسے ہے میں بولی کانچ پھر تو بولتے ہیں اچھی بات ہے منگا لے رات کو دو بجے ڈیڑھ بجے بک کری
ہاں اچھا ہے نا
ابھی وہ سائز ہو گئے نا ابھی اس سے تھوڑے چھوٹے سائز والے کرو گی
ہاں سیم سیم اچھا لگتا ہے
اور سیم ڈیزائن ہے بس سیٹ کا سیٹ ہو جائے گا نا پھر ایک میں کیسا شک کر نمک اور تین قسم کی دال آ جائے گی میں تین قسم کی دال کھاتی اور دوسرے والے میں چھوٹے چھوٹے منگاؤ گی نا اس میں مرچی دھنیا ہلدی بھر کے رکھنا
میں بھی ابھی تو بارش چالو ہوئی ہے تو سبھی دال منگا لی ہوں اور زیادہ منگاؤ تو کیڑے نکلنے کیڑے پڑ جاتے ہیں اس وہ میں نے ایک کلو وٹانا منگا کے رکھی تھی اس میں سے دو بار بنای اور پھر بعد میں میں بولی لاؤ بھگاتی ہوں بارش وارش ہو رہی ہے لگڑا بنا کے کھاؤں گی اب اس کو بگھائی تو اس میں کھڈے کھڈے ہو گئے
خراب ہو جاتے میرے بھی بٹانے رکھے رمضان کے ابھی تک رکھے
پورے خراب ہوئے چھنا رکھا تھا رمضان گ لہ یہی بگھاتی اس میں بھی ویسی ہے سب پھینکی تب پاؤ پاؤ کلو ہی لیتی ہوں ہاں وہ پاو کلو ختم ہوے گا تبھی میں دوسرا لوں گی میں کون سا بہت مارکیٹ دور ہے وہ زآدے کے چکر میں کون پھینکے گا
مونگ مسور اور تور کی دال کھاتے ہیں ہمارے گھر میں تو میں وہی راشن میں بھرتی ہوں
ہ بھی بھیل بھال مکس دال رہتی ہے نا وہ بھی پاؤ کلو لے کے رکھتی ہوں وہ بھی کبھی کبھی بناتی ہوں کالی دال کے ساتھ وہ بھی اچھا لگتا وہ میرے ہسبینڈ کہاتے ہیں زیادہ اور ہ مکس دال رہتی نا چار پانچ دال مکس کرتی اس میں
ہاں وہ چانے کی رہتی ہے اس میں اڑدات کی دیتی ہے مسور تور
ہاں سب دال رہتی ہے اس میں کالی مونگ کی رہتی ہری مونگ کی رہتی ہے
ہرے مونگ کی اکھی رہتی